عال کبا
وعلیکم السلام میرے بھائی ٹھیک ہو
الحمد للہ آپ شکر خدا کا آپ سنائیے
جی الحمد اللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ کیسے ہے گھر پہ سب کیسے ہیں
الحمد للہ سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ خیر وحقت سے آج آپ کو کچھ موضوع پیش کرنا چاہوں گا ہیلو
جی جی جی جی
جی میرا موضوع کا نام ہے خاموشی کی زبان کبھی کبھی خاموشی ہزاروں الفاظ سے زیادہ گہری ہوتی ہیں جب انسان چپ رہتا ہے تو اس کے جذبات اس کے چہرے اور رویے سے سمجھ آتے ہیں ہر بات بھول کر بیاں کرنا ضروری نہیں ہوتا خاموشی انسان کو سوچنے اور اپنی غلطیوں کے اپنی غلطیوں کو پہچاننے کا موقع دیتی ہیں
جی جی بہت
تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے خاموشی پہ انسان کو خاموش رہنا چاہیے
جی جی جیسے کہ آپ نے بھی بولا خاموشی اختیار کرنی چاہیے خاموشی ایک سمجھدار انسان کی نشانی ہوتی ہے اور آخر میں بھی آپ نے اس پر بہت ہی خوبصورت بات کہی جس سے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاں خاموشی جو ہے بعض اوقات ا انسان کے لیے مفید ہوتی ہے آپ اس کے بارے میں میں کچھ اور بتانا چاہیں گے اس کا اس میں کچھ اور اضافہ کرنا چاہیں گے
جی ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے جیسے کہ آپ نے بولا اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ہاں ہممی شر چوبیس سو گھنٹے چوبیس گھنٹے ہم باتیں کرے یا کوئی کچھ بھی بات کرے ہمیں عقللمندی سے کام لینا چاہیے اور اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے
جی جی بہت درست فرمایا آپ نے ہمیں خیر ضروری بات ہی نہیں کرنی چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم خاموشیی اختیار کرے اگر کوئی انسان بات ہی کر رہا ہے پ مطلب کہ بے دکی باتیں کر رہا ہے تو اگر ہم اس وقت پہ ہم خاموشی اختیار کرے تو اچھی علامت ہوتی ہے ثابت ہوتی ہے میں بھی چھوٹی خوشیوں کی احمد میرا موضو ہے اہمیت چھوٹی خوشیوں کی اہمیت اس پہ بات کرنا چاہوں گا زندگی صرف زندگی صرف بڑی کامبی کامیابیوں کا نام نہیں کبھی کسی کی مسکراہٹ کسی دوست کا پیغام یا گھر والوں کے ساتھ گزارا ہوا وقت بھی دل کو سکون دیتا ہے جو انسان چھوٹی خوشیوں کی قدر کرتا ہے وہ ہر حال میں خوش رہنا سیکھ لیتا ہے
ج
جی
بالکل اچھا فرمایا آپ نے چھوٹی چھوٹی خوشوں کی اہمیت بچپن میں مجھے یاد ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی خوشی ہوتی تھی یا کچھ بھی ہوتا تو بہت خوش چھوتے تھے لیکن جب بڑی ہو تو اتنی زیادہ خوشی نہیں ہمیں ملتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ تھوڑا سا موضوع اور ہی پیش کر چاہوں خود پر بھروسا ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے اگر انسان خود پت یقین رکھے تو مشکل راستے بھی آسان رکھتے ہیں دوسروں کی تنقید سے گھبرانے کے بجائے اپنی محنت پر توجہ دینی چاہیے خود پر بھروسا کامیابی اور کامیابی کی بنیاد ہے
اچھا جی بالکل صحی درست فرمایا آپ نے جب تک انسان کو خود پر ہی بھروسہ نہیں ہو تو کوئی اور کیسے ہم پر بھروسہ کر سکتا ہے خود اعتمادی بہت ضروری ہوتا ہے بالکل صحیح فرما آپ
میں پرانی روایتوں پہ کچھ کہنا چاہوں گا پرانیوا تھے موضوع کا نام ہے ہر قوم کی روایت اس کی پہچان ہوتی ہے جو کہ صحیح بھی ہے ہمارے بزرگوں نے جو اچھی روایتیں ہمیں دی ہیں ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے روایتیں صرف ماضی کی نشانی نہیں بلکہ آنے والی نسل کے لیے بھی رہنما ہوتی ہے
بالکل روایتیں ہونی بھی چاہیے اور ان پہ انسان عمل بھی کرنا چاہیے بالکل خوب کہا آپ نے آ میرا موضوع دوسرا والا ہے سونچ کی طاقت انسان کی زندگی اس کی سوچ سے بنتی اور بگڑتی ہے مصیبت سوچ مشکل حالات میں بھی امید پیدا کرتی ہے سب کی معافی سوچ اور انسان کام کو مشکل بنا دیتی ہے اس لیے ہمیشہ اچھی اور روشن سوچ اپنانی چاہیے
جی بالکل صحیح فرمایا ہے نے انسان سوچ کی طاقت سے ہی آسمان کی بلندی تک کو چھو سکتا ہے بالکل کامیابی کا راستہ سوچتے ہی ہو کر وہ گزرتا ہے میرا موضوع ہے گھر کی برکت گھر صرف اینٹوں اور دیواروں کا نام نہیں ہوتا اصل برکت محبت احترام اور اتحاد سے آتی ہے جس گھر میں ایک دوسرے کی مدد اور خیال رکھا جائے وہاں سب سکون اور خوشی سے ہمیشہ رہتی ہے
بالکل بالکل صحیح آپ نے فرمایا انسان کو سکون ہونا چاہیے اگر سارے گھر والے کے پاس پڑے تو کیا کی برکت ہو پاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہوں گا
آ آپ کی آواز آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے آپ تھوڑا زور سے بولیے
میں آ کو پیش کرنا چاہوں گا ایک اپنا موضوع
ہوں بالکل
ہاں قدرت کے رنگ
جی
جی قدرت ہر موسم میں اپنا نیا حس د آتی ہے کبھی سبز کھیتوں کی رونق ہوتی ہے اور کبھی برب سے ڈکے پہاڑوں کا منظر دل کو مہ لیتا قدرت کی سوادت کرنا ہر فادت کا فرض ہے تاکہ یہ حسن ہمیشہ باقی رہے
جی بالکل بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے قدرت کے بھی اپنے ہی الگ رنگ ہوتے ہیں ہر موسم کا اپنا الگ ہی رنگ ہوتا ہے ہر موسم کی اپنی خوبصورتی ہو اور ہمیں چاہیے کہ ہم قدرت کی قدر کریں قدرت کو آلودہ نہ کریں جی میں اپنا موضوع بیاانں کرنا چاہوں گا ان موضوع کا نام سچی دعا کر کے
بالکل
دعا صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے نکلنی چاہیے جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے دعا انسان کو امید اور ہمت دیتی ہے اور اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی جی
سب چی دعا کی ہونی چاہیے کوئی بھی گوا کرے تو سچی ہی ہونی چاہیے
جی
اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا کا تحفہ
جی موضوع کا نام کیا ہے
مسکراہٹ کا توف
جی جی جی فرمائیے
مسکرافت ایک ایسا تحفہ ہے جو بنا پیسوں کے ہر کسی کو دیا جا سکتا ہے ایک پیاری مسکراہٹ اداس کو تسلی دیکھ سکتی ہے اور رشتوں میں محبت پڑھا دیتا ہے اس لیے ہمیشہ خوش مزاجی سے پیش آنا چاہیے
بہت ال بہت ال جی مسکراہٹ کے تو پیسے نہیں لگتے ہیں مسکراہٹ سے اگر کسی کا دل ٹھیک رہتا ہے خوش مزاج ہو جاتا ہے تو ہمیں مسکرانا چاہیے اور یہ سنت بھی ہے مسکرانا سنت بھی ہے لیکن اب حد بھی نہیں پار کرنی چاہیے ہمیں احتیاط سے مسکرانا چاہیے جہاں جائز ہو وہاں مسکرانا چاہیے میں آپ سے آخری موضوع کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جس کا نام اج کا قوم ہے کام ہے معاف کیجے گا آج کا کام
جی
ہر دن انسان کے لیے ایک نیا موقع لے کر آتا ہے جو کام آج کیا جا سکتا ہو اسے کال پر نہیں چھوڑنا چاہیے وقت کے ساتھ چلنے والا انسان ہی اپنی منزل تک پہنچتا ہے محنت اور پابندی سے ہر مشی
بالکل بالکل ہم کو ہر دن کام کرنا چاہیے ہر دن صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے اپنا کام کرنا چاہیے اور وقت کے ساتھ چلنے چلنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی انسان خوش رہ سکتا ہے
جی
اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک لاسٹ ایک اپنا موضع پیش کرنا چاہوں گا یہ اسی کے ہنر کی پہچان ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر چھپا رہتا ہے ضرورت صرف اسے پہچاننے اور نکھارنے کی ہوتی ہے جو اپنے ہنر پر محنت کرتا ہے وہ ایک دم ضرور کامیاب ہوتا ہے ادھر انسان کی اصلی دولت ہوتی ہے
جی جی جی ہمیں ہنر کی یہ قادر کرنی چاہیے اگر انسان میں کوئی ہنر ہو تو ہمیں اسے چھپانا نہیں چاہیے ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے اور
اپنے اپنے ہنر سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا نام روشن کرنا چاہے جی جی ت درست اور میں اپنے
تو کر کے بہت سکون ملا دل کو میں اجازت لینا چاہوں گا
مجھے بھی بہت سکون ملا مجھے بھی بہت سکون ملا چلیے کرتے ہو پھر اگلی بار کبھی بات ا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ
ٹھیک ہے آئیے آپ ملتے
جی